ہیلو
ہلو آواز آ رہی کیا ہاں آ رہی آ رہی
ہاں سلام علیکم
وعلیکم السلام
ام خیریت
ہاں سب ٹھیک ہے اپنا بتاے
ہوگیا کام ہو گیا سب
کھانا وانا بنایا ابھی روٹی بنانے رگھی ہے
ہاں
روٹی گرم ہی بناتے بارش کا ٹائم
میں بھی جب آتے نا گھر میں واش روم کے لیے جاتے فریش ہوں تو میں روٹی بنانی پڑتی ہوں وہ ایک الگ ہی مزہ آتا گرم گرم روٹی
ہاں وہ ٹھنڈی ہو ج گرمی میں چل جاتا ہے کہ گرم بہت ہوتا ہے تو خود ہی نہیں گرم کھانا اچھا لگ تا کھانے کے لیے
نہیں میرے کو عادت ہی ہو گئی ہو گرم روٹی کھلانے کے
تب نہیں ویسے اب وہ آتے تو نہیں کھاتے
ہاں ہم لوگ تو پورا رمضان میں صبح سحری وہ چار بجے آتے تھے تو میں پورا رمضان برابر روٹی بناتی تھی کھڑ کے
ہوں رمضان نہ تو گرم گرام ہی اچھا لگتا
جگانے والے بابا آتے تھے وہ برابر روز میرے کو دیکھ تے میں یہی ٹائم پہ روٹی بنانے کھڑی ہوتی یوں
امم وہ عادت ہو جاتی ہے ام
پیسہ لینے آئے تو میرے کو بولتے ہیں بیٹا یے بتا تو پورا رمضان روٹی بنائی ایک دن تو بھی چاول کھائی کیا
ہاں تو روٹی میں تو اتنا نہیں روٹی ووٹی بناتی
چ چ چ
چاول کھا لیتی ہوں کبھی کبھی ہفتے میں دو تین بار روٹی بناتی بس وہ بھی اتنی روٹی نہیں کھاتے ہمیں
ہاں نہیں میرے والے تو ہم لوگ چاول نہیں کھاتے نہ وہ کھاتے نہ میں کھاتی
میرے کو انہیں اچھا لگتا چا روٹی کھانا پر کبھی کبھی ایسا کچھ کھانا بن جاتا ہے نا کوئی بھاجی اچھی بنی ہے تو بھاجی واجی کے ساتھ روٹی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے باقی نارمل چکن کا سالن یے سب بنے گا تو چاول اچھا لگتا ہے مونکا بھی ویسی ہے اور ہم بھاجی واجی وہ بولتے اگر بھاجی بنائیں گے شملہ مرچی وہ کھاتے تے میں نہیں کھاتی تو ویسے سب پے ان کو روٹی اچھی لگتی ہے انڈے کا سالن پے بھی روٹی کھائیں گے
رات کو ریلس چلاتے رہتے کچھ دکھا مجھے دیکھ یے اچھا لگ رہا ہے کل یہی بنانا
ہاں وہ ایس ہی ہوتا پھر وہ رییل بیچتے بیٹھتے ہے
پھر وہ روٹی ہی بنتی ہے میرے گھر میں جواری کی روٹی چاول کی روٹی گیہوں کی روٹی باجرے کی روٹی یے سارا روٹی ہم لوگ کھاتے ہیں
میر کو بھی اچھا لگتا ہے ہم روٹی کھاتے ہی نہیں نارمل روٹی کھاتے وہ وہ بھی کبھی کبھی اور نا کوئی روٹی نہیں کھاتے باجرا جاری میں تو سب کھاتی ہوں
میں تو بنانا پہلے آتا ہی نہیں تھا میرے کو ابھی میں سب بنا بھی رہی ہوں اور کھا بھی رہی ہوں
میرے کو آتا بنانے ہم لوگ جہاں پے رہتے تھے نا پہلے ادھر پے سب مراٹھی لوگ رہتے تھے تے آجو بازو میں تو لوگ تو کتنی اچھی بناتے تو وہ سامنے انٹ ٹی تھے نا تو ہم لوگ پانچ چھ سال تھے
میری ساس جواری کی روٹی ایسی بناتی ہیں ہار پار دکھتی ہے پوری وہ ایسا پیپر کے جیسا پتلی بناتے اتنی بڑی بڑی بناتے
جس کو عادت ہو جاتی وہی ڈالتے وہ سامنے والی انٹی ہے نا ہم لوگ کو بہت دیتے تھے جب بھی بناتے تھے نا تو میرے امی کو بہت پسند تھی تو لے لیکےآ کے دیتے تھے سالن کے ساتھ
صبح چھ بجے کی نکلے اور ابھی تک گھر پے نہیں ائیے ہیں
تو بارش میں نہاں ہو کہ میں بھی نہاں رہی تھی آج تو میں نے ویسی سردی ہو رہی ہے
گھر میں نا تھوڑا سین ہو گیا وہ سسرال میں میری نند کی بائیک ہے نا اسکوٹی تھی رات کو کھڑی کیے تھے باہر وہ لوگ نے کیا کیا اٹھائیں اس کو دو بیوڑے لوگ نے فل دارو پیے وہ لوگ نے وہ لوگ اٹھائے اور بہت بڑا نالہ ہے یہاں پے اٹھا کے اور وہ نالے میں ڈال دیں ہے گاڑی
ارے باپ رے اچھا
دو ہی لون بھرے تھے ابھی اس کا دو مہینہ ہی ہوا لے کے تیسرا لون ابھی آیا تھا
اچھا
پوری گاڑی ڈیمیج ہو گئی تو فر وہی پولیس چوکی یہ وہ لوگ سی سی ٹی وی کیمرا لک نکالےکون پھینکا کیا پھینکا تو آج پورا دن اس میں چلے گیا
اچھا بارش کتنی ہوئی ہے آج پہلی روز بارش ہو رہی روز بارش ہو رہی میں بولی آج نہاں ہی لیتی ہوں نہانے کا ہی تھا مطلب بارش میں نہاں لو ابھی تو جا کے سلو ہوگئی بند ہی ہو گئی سمجھو ابھی تو
ابھی تھوڑی ہو رہی میں ابھی نیچے گئی تھی میں بھی نیچے جا کر آئی ان کو فون کری پہلا میری بچی رو رہی ہے اس کو کچھ کھانے کے لیے لے کے آ بولے تو جا ان کو ٹائم لگے گا اتنا گندا لگ رہا ہے نیچے جانے کچڑ کچڑ ہے پورا مطلب زمین پوری پکی ہے لیکن وہ بارش کا پانی آرہا نا بڑا گندا لگتا ہے جانے لے کے نیچے لوگ میرے گھر کے یہاں ناں کتے پالتے ہیں وہ کتے نا سب پوٹی وغیرہ کرے رہتے ہیں پورا گندا گندا لگتا ہے سامنے آج پورا دن کل سے آیو گھر میں سے نکلی نہیں باہر
ہاں بارش میں کیا ہی باہر نکل گیا ہم لوگ تو نہاں رہے تھے بول کے تو جا کے میں لے کے آئی گوشت ووشت میں بولی کباب کوفتہ بناتے ہیں تو کوفتے بنائیے تھے میں نے بھی کیا آگہ ہاں یہیں تھے وہی امی بولے کی لیں کے آ کوفتہ بناتے چھوٹی علی بناتی ہے پر اس کا ہاتھ کا جمتا نہیں کسی کو مطلب الگ پیستا بناتی ہے وہ تو ابو کنے اچھا لگتا ہے وہ کھانے میں بولتے ہے تو بنا کہ ہاتھ کا اچھا لگتا تھا میں بولی ہوں تو بنا دیتی ہوں
اب نیں ہمارے بھی گھر میں ایسی چل تھا ابھی میری بھا بھی ای شادی ہوئی تھی تو میں ان ساتھ میں ہی تھے نا ہم لوگ شادی نہیں ہوئی تھی میری تو تین سال تک بھابھی کھانا ہی نہیں پکائی تھی
کیوں
نہ کھانا پکاتی تھی نہ ک کپڑے دھوتی تھی
پر کیوں نہیں دھوتے تھے
میں تھی نا
اچھا تم دھوتے تھے
میں کپڑے دھوتی تھی میں یہ کھانا پکاتی تھی اور پھر میں پارلر بھی جاتی تھی
سب مل جل کے کرتے ہیں اس میں کیا بھابھی ہے تو تھوڑا بہت کرتے ہیں کیا کرنا
دیے نا وہ تو کیا ہوتا تھا کبھی اس میں نمک نہیں کبھی مرچی نہیں تو پھر ابا چلاتے تھے غلیظ بولتے تھے اتنا ایک کھانا بنانے کے لیے تین سو چار سو روپے خرچا ہو رہا ہے پانچ سو روپے پ تمہارا خرچہ آ رہا اور تم لوگ وہی چیز خراب کر دیں گے تو کیسا چلے گا
ہاں نا وہ بھی ہو جاتا ہے ابھی یہاں پہ بھی یہاں پہ آؤں گی تو ویسے ابو چلائیں گے بولیں گے آئیے ہو تو کم سے کم ڈھنگ کا کھانا بنا لے وہ نہیں بناتی ہے اب مجبوری ہے تو
خالی ایک آلو کا آلو کا پراٹھا کھانے ملتا
ہوں
ان کا بس ٹیسٹی مزہ آتی ابھی برابر میری شادی کے بعد سب سیکھ گئے
ہاں دھیرے دھیرے سب سیکھتے پر ہم لوگ کا ایسا ہی ہم لوگ شادی سے پہلے ہی سب سیکھ گئے تھے
میں بھی بہت پہلے سے سب یے بہن لوگ بہن لوگ سے سب میں پہلے میں چ کھانا بنا
دس گیارہ سال سے تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ بناتے امی کو دیکھتے ہو آ گیا خود با خود
کیا حال رہتا ہے
سب خود با خود آ گیا پھر امی کا پوچھ رہتا تھا تو مجھے بنانا ہے کبھی دال چاول بنا رہی ہوں کبھی یہ کچھ بنا رہی ہو کبھی اسکول سے آ کے کام ہو رہا ہے
سب لوگ پہلے اسٹارٹنگ دال چاول سب پہلا پہلا نا دال چاول
تیل کا سامان بھی استعمال کرتی تھی میں
ٹماٹے کا سا ٹماٹے کی
ہاں یہی سب بناتے ہیں روٹی تو میں کب بنا رہی ہوں جب میں ساتویں میں تھی تو میر میرے امی کی طبیعت خراب تھی
میں تو سب ہاں میں پہلا نا کیا بنانا سیکھ ہوں چکن چکن کا سالن سب میں پہلا دال چاول بعد میں سیکھی
نہیں میں پہلے دال چاول سیکھی پھر روٹی سیکھی روٹی بھی ابو نے بنانا سکھایا دو تین بار گڑبڑ ہوئی پھر ٹھیک سے بننے لگی اب بولے کتا کتا پانی ڈالتے امی کی طبیعت خراب تھی ابو بنائے ایک دو بار تو میں لاؤ میں بناتی ہوں تو میرے کو آتی میں کیا بناؤں گی
وہ بے بچے رہتے نا ایسے ہوتا میری میری بھی بڑی آپا ایسی ایکس ایکسپرٹ ہو گئی تھی کھانا بنانے میں کیونکہ پھر کیا امی کی طبیعت خراب رہتی تھی نا وہ ذمہ داری اس پہ چلی جاتی تھی نا کھانے کی
ہاں تو کیا کریں گے پھر وہ بناتے بناتے ایسا آ گیا پھر ہم میں نے کھانا ہی بنانا چھوڑ دیا بولے اب تو ہی بنا جب میں نووی میں گئی ہوں نووی سے بھی میری امی تو کھانا ہی نہیں بناتی تھی تب بھی میری طبیعت خراب ہوئی
تو تمہاری لو میرج اسکول سے ہوئی ہے
نہیں وہ تو کالج سے ہوئی ہے ٹویلتھ پاس
اچھا
ٹویلتھ میں ہوئی تھی
ہوں
ہاں ٹویلتھ ہی اسٹارٹ ہوا تھا تب الیون ختم ہوا تھا اسکول میں کچھ بھی نہیں تھا اسکول میں تو صرف مار پیٹ کرتے تھے
میرا بھی وہی سین تھا اسکول تک ٹھیک تھا جیسے اسکول ختم ہوئی جیسے اسکول ختم ہوئی
والی
میں نے کالج میں پیر رکھتے ہی سب ختم ہو گیا اسکول میں تو ایسا تھا کہ لڑکیوں سے بات نہیں کرنا اگر بات ہو رہی ہے تو صرف جھگڑا ہوتا تھا اور ایسا ہو گیا کہ جو میرے اسکول میں پڑھتے تھے وہ سارے دوست ان کے ان کے ایریا کے دوست تھے لوگ اور لوگ سے میں کو معلوم پڑا مطلب بہت پہلے ہی معلوم پڑا یہ اسٹیٹس ڈالے تھے میں ان کو پوچھ رہی ہوں کہ یہ لوگ کون ہے بولے میرے دوست لوگ ہے میں لے تم نے دال تک نہیں بتائے ہے بلے پوچھے گا نہیں ہاں وہ ابھی میں نے پوچھ ہی نہیں ہے تو بتانا تو چاہیے تھا وہ بتیا نہیں اور میں نے پوچھی نہیں میں بول میرے اسکول کے دوست بولے
میں تو اسکول کے جو دوست لوگے پتا نہیں کہاں گئے سب
تو وہ بولتے اچھا